ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں بہن کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بہن لیٹی ہوں
اچھا ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے دونوں لوگ ہنں
ہاں آرام آرام ہے
ہاں اور کیا کھانا وانا بن گیا تمہارا نہیں
ہاں کھانا وانا ہو گیا
اچھا ہم کام دھندہ کر کے لیٹے تھے نہانے گے بھنڈی کی سبزی چڑھا کے گئے گیس پہ بہن جل گئی ہاں کوئی نی جلی ہوئی تھوڑی ہٹا دی اس ٹائم میرا بھیا نہیں ہے ہوں وہ بھی کہ آواز سسرانے کی آری کی سی لگی کہ ہاں سبزی جل رہی تو جو ہے ہم نے جلدی سے گئے دیکھا جا کر کے
ہ
بھیا کا داخلہ کرا دیا اسکول میں آج گئے ہیں اسکول تو اتنے ٹائم بالکل سناٹا لگ رہا
ہاں کوئی ہے نہیں
ہوں ان کے پاپا کو تو اور نہیں اچھا لگتا ہے
ہ وہ تو کام پہ ہوں گے نا
نہیں پتہ ہے وہ جو ہے ہم لوگ میں پہلے گودام تھا تو وہاں سے جو ہے تھوڑا قریب پڑتا تھا جہاں ہم لوگ پہلے رہتے تھے اب جو ہے یہاں سے بہت دور پڑتا تھا جیسے تھوڑا سا بھی مال نکالنا ہے تو اتنی دور جانا ہے گھر میں ہم ہی دو لوگ رہنے والے تو میرے کمرے میں ہم لوگ ہیں باقی کہ جو برآمدہ اور باہر کا کمرہ ہے وہاں انہوں نے سب مال رکھ لیا ہے تو جو ہے مال یہیں سے بھیج دیتے ہیں
ٹھیک ہے
ہاں تو شام کے ٹائم جاتے ہیں جیسے دکانوں پہ پیسے لینے ہیں مال وال دینا ہے تو چلے آتے ہیں دن میں گھر ہی میں رہتے ہیں صبح بھیا کو ہم لوگ چھوڑ آتے ہیں اسکول میں اور جو ہے گی ساڑھے گیارہ بجے چھٹی ہوتی ہے
ہاں ٹائم ہوئی رہا ہے
ہاں ساڑھے گیارہ کے وقت جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جا کے لے آتے ہیں
ہوں
چھوڑنے ہم بھی جاتے ہیں یہ رونے لگتا ہے تو ان کا دل وہ ہونے لگتا ہے کہتے تم چلو اگر روئے گا تم واپس ہی لے آئیں گے تو اس مارے جو ہم جاتے ہیں
ارے ابھی نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے پڑھنے
ہاں وہی تو ماشاء اللہ چار سال کے ہو گئے ہیں چار سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہاں نہیں تو ہم نے پھر کرا دیا ان کا ہم نے کب جائیں اسکول کہہ رہے ہیں مجھے روز روز اسکول بھیجتی ہو تو ہم نے کہا روز ہی جانا پڑے گا کل تو بہت غصے میں تھے کہہ لیں ہم نے کا کھانا کھا لوں ناشتہ کر لو کہ لیں کہ نہیں میں ایک نیوالا بھی نہیں کھاؤں گا تو ہم نے کا اچھا تو خیر کل تو نہیں کھائے تھے وہاں جا کے م کہ میم سے بتا دیا ہم نے انہوں نے کھانا نہیں کھیا ان کو کھلا دیا تھا ٹیفن نیچھے سے
ہوں
تو کہہ لیں اچھا پھر جب واپس آئے تو دیکھا جو ہے پراٹھا تھا کباب تھے تو کھا لیا تھا انہوں نے یہ سبزی تھی اور ٹومیٹو سوس بھی رکھ دیا تھا تو وہ خیر کھا لیا تھا آج بھی جو ہے گئے ہیں اب تو خیر لنچ میں لیکن ان کا اسکول اچھا ہے مطلب ویڈیو ویڈیو بنا کے وہ لوگ بھیج دیتے ہیں
ہاں کیسا کیا ہے
ہوں چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیوٹی چھٹی کراتی ہیں اس کی ویڈیو بنا دیتی ہیں باقی جو کام ہم دیتی ہیں وہ تو ہم نہیں کرواتے ہیں پڑھانا نہ پڑتا ہے
پڑھے لوگ کا یہی فائدہ ہے کم سے کم بچے کو پھڑائے اپنا
ہوں جہاں پہلے کوچنگ ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے پڑھی لکھی بہو میں آج کل پتا کیوں چاہتے ہیں کہ بچوں کے ٹیوشن کے تھوڑے دن کے پیسے بچ جائے
صحیح بات ہے
دو تین سال اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب تو یہ ہوتا ہے ٹویٹر کو لگوائے دو کوئی استاد کو بلاؤ پڑھائے وہ تو لیکن چھوٹے پر تو کہاں ہے اب اتنے چھوٹے ہیں تو یہے بی سی ڈی والا تو سب جو پڑھی لکھی لڑکی ان کو سب کو آتا ہی ہے ہاں تو وہی جو ہے ہم نے کہا یہ صحیح ہے اسی لیے جو ہے سب لوگ کہتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی جو ہے ٹیوشن کی فیس بچ جائے اپپی لوگ ہیں میری بچوں کو خود ہی پڑا لیتی ہیں بڑے ہوئے تب یہ ہوا کہ جو ہے ٹیوش وغیرہ لگوا دیا جائے کوئی استاد آجائے پڑھا دے ہوں لیکن وہی ہوتا کام وام کرو پھر ان کو دیکھو تھک جاؤ اور کمزوری لگنے لگتی ہے
ارے بہن تو اب وہ بھی ہے دقت تو کیا ہوگا
ہوں تم وہ کھایا کرو پالک وغیرہ کھایا کرو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں طاقت بہت ہوتی ہے اچھا تم لوگ کے وہاں پسند نہیں ہوگا ہے
ہمم
ہاں یہ تو رہتا ہے نہیں پسند کسی کو تو جو نہیں ہاں تو دودھ وودھ پیتی ہو دودھ ہے دہی کھا لیا کرو ہمم دہی میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے کمزوری ہم لوگ کے بہت ہے نا کی وجہ سے بہت رہتا ہے
کمزوری بہت ہیں
ہوں اور لکھنؤ کب آرہی تم
دیکھتے ہیں بھن کب اتے ہے لکھنؤ
ہوں آس بار آنا تو تم میرے گھر آنا اور کیا گھوم جانا اگر تو ہم نے اس میں کروایا تھا تمہارا کروایا ہے ایک اور میری فرینڈ ہے
اچھا
ہاں تو ہم نے کہا جے کروا دیں گے اس کا بھی ہم نے کہا تھا کوئی ہندی ہندی والا آئے گیا تو تمہارا بھی کروا دیں گے اور انگ انگلش والا ہوگا تو تمہارا کروا دیں گے میتھلی کا چل رہا ہے اس میں میتھلی ہمیں آتی نہیں ہے میتھلی پتا نہیں کون سی جو ہے زبان ہوتی ہے اچھا اس میں بات صاف ہو رہی میری تمہاری
ہارے ضرور
ہاں کچھ لوگ گروپ میں بات کر رہے تھے کہ بات تھوڑی کٹ کٹ کے ہو رہی آواز صاف نہیں آ رہی
نہیں آپ رہی
ہاں تمہاری کبھی کبھی ہلکی سی لگی ورنہ تو ویسے تو صاف آ رہی ہے
نہیں یہاںد ابھی باہار ہوں گے تو بڑنے لگے گی
اچھا اچھا کمرے میں ہوگی اپنے
ہوں
ہاں صحیح ہے اپنے آج کل موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے بارش بھی ہو رہی
ہوں ہاں ہوتی ہے
کل یہاں بہت بارش ہوئی بہن چھت پہ پانی بھر گیا میری
میرے یہاں بھی
وہ بتائے جو ڈھال انہوں نے غلط بنائی ادھر کی ڈھال بنائی اور ادھر اور آگے کی طرف کی ڈھال کم بنائی تو ادھر باتھ روم میں پانی پھسا کوڑا وڑا اب چھت کھلی ہوئی ہے پیڑڑ ہے تمام کوے لوگ ہیں سب پنچیات وہ جو ہے وہ کرتے ہیں کوڑا پتیاں اتنے گر کے آتی ہیں وہ سب فست لگی تھی تو پانی بھرنے لگا تھا پھر انہوں نے سب جو ہے صاف صفائی کری اوپر جا کے گڑا صاف کیا تب جو ہے جا کر کے پانی سب نکلا ہے
ڈھلان ہو گیا ہوگا
ڈھلان غلط کر دی ہے جیسے آگے کی طرف ہاں آگے کی طرف کرنا چاہیے انہیں ا انہوں نے پیچھے پیچھے کی طرف کر دی تو وہ پانی بھرنے لگا
کہ نہیں جہاں پانی کے لیے ادھر زیادہ ہونا چاہیے
ہاں ادھر ہوتا ہے پورا تو صحیح رہتا ہے وہی جو ہے کہ رہتے ہیں ٹین والا رکھوانے کے لیے لیکن جو ہے تین میں پیسے بہت زیادہ لگ رہے ہیں
بہت زیادہ لگتی ہیں
ہوں تو جو ہے وہی اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرایا جائے سلیب پڑھوانے میں تو اس سے زیادہ خرچہ پلر وغیرہ سب بنتے ہیں
اے جومنجل منجلا کرلوا لیے سب سے بڑھیا
ہاں لیکن میں پیسے بھی تو ہوں اس میں بہت لگیں گے نا پیسے ایک منزل ابھی بنا ہے ہاں لیکن بارش میں بہت دقت ہو رہی نا
ارے بارش کا ایک دو مہینہ ہے بس
ہے لیکن موسم ہم بہت اچھا ہو گیا ایک دم سہانا سا ٹھنڈا بھی ہو گیا
لیکن اس میں گرمی بہت لگتی ہے
ہاں یہ تو ہے سنگل اس میں جو ہے ایک اس پہ جو ہے مالے میں گرمی جو ہوتی ہے
ہوں
تمہارے وہاں تو گ بڑا ہوگا نا وہاں پ
ہاں دو ہے
اچھا اچھا ایک میں تمہاری جیٹھانی رہتی ہوں گی نا
نہیں ہمارے گھر تین جگہ ہے نا
اچھا اچھا
تھوڑا تھوڑا
اچھا اور کھیت ہوں گے
ہوں کھیت ہیں بیس ہے کھیت ہیں سب ہے
اچھا تو سبزی وبزی اتنا اگائی جاتی ہے
ہوں
بڑھیا ہے اور کیا کہتے جو اچھا بھینس گھر ہی میں پلی ہوگی ہے
ہاں
تو صحیح ہے دودھ دہی کی تمہیں آرام ہوئے گی
ہاں یہ تو دقت نہیں ہے
آ کون چلانے جاتا ہے تمہاری ساس
ارے کبھی وہ بھی ہو کبھی پاپا بھی کبھی بھیا سب تینوں لوگ
اچھا ہاں جس کو جیسے ٹائم ملا جیسے وقت ملا وہ چل دیا پہلے ہم لوگ جہاں پہ میرے گھر کے پاس جو ہے وہ کیا نام ہے وہ پالے ہوئے تھیں بھینس پتا نئی گائے کچھ پلی ہوئی تھی تو ان کے وہاں بھی دودھ اچھا مل جاتا تھا
اس میں ملاوٹ نہیں رہتی نا دھائکا میں
ہاں وہ مطلب پاس میں تھی تو اچھا دودھ دے دیتی تھی لیکن وہی مہ بہت پڑتی ہے گائے اور بھینس پالنا بھی کیونکہ جو ہے پھر چارا را لگانا اس کو جو ہے کھلانے پلانے باہر لے جانا وہ لے کے جاتی تھی چرا ہاں جو ہے اس کو دیکھنا بھالنا بہت پڑتا تھا پریشان ہو جاتی تھی تھوڑے دن پھر پالا انہوں نے پھر شاید بیچ دی تھی
کیا کہ تھک گئے ہوں گی
ہاں بوڑھی بھی تھی نا اکیلے انسان کہاں اتنا سنبھال پائے گا ان کی ایک لڑکی ان کے ساتھ جاتی تھی ہوں اور پھر صاف صفائی بھی بہت رکھنی پڑتی نا گوبر وغیرہ کا سب
اور نہیں تو کیا
تو جو ہے وہ سب دیکھنا بھالنا سب کرنا
دقت ہوتی ہے
ہاں پہلے یہ بتاتے تھے کہ میری سسرال جو تھی وہاں بہت پہلے جو یہ لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوں گے تب جو ہے مطلب پلی ہوئی تھی گائے تو کر گاے اتنا اچھا سب لوگ گھروں میں پالے ہوئے تھے تو بہت آرام رہتی تھی دودھ کی دہی کی اصلی کھویا اور اصلی گھی بھی مل جاتا تھا اب گھی میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے نکلی آتا ہے لیکن جو ہے ہم جو ہے یہاں جو دودھ منگاتے ہیں ہم اسے ملائی اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے گھی نکال لیتے ہیں وہ اچھا میرا گھی نکال آتا ہے ہاں باہر سے منگاؤ اتنا مہنگا بھی ملتا ہے اور اس میں وہ طاقت بھی نہیں ہوتی ہے ملاوٹ کی وجہ سے تو ہم یہ گھر ہی میں نکال ہاں تم لوگ کے میں تو ایک دم جو ہے اصلی دودھ ہوتا ہوگا تو بہت اچھا نکلتا ہوگا وہ
ہوں اوپر سے ممی خوب جلا دیتی ہیں لال ہو جاتا ہے
ہاں کہیں پاس ہوتا تو بھائی منگا لیتے اب اتنی دوری ہے ہاں دور تمہارا تو بہت دور ہے نا کہاں پہ ہے تمہارا گھر
یہ لکھنؤ میں
نہ اچھا یہاں مائکے میں بھی پلی ہے
لکھنؤ تو وہاں ہے لیکن مائکا ما دور ہے آدھا گھنٹے کا راستہ ہے
نہیں سسرال کہاں کی ہے
یہ خلید آباد میں ہے
کہاں
ارے جو بستی نہیں ہے
اچھا بستی جو ضلع بستی کا آ گیا ہے دور اچھا دور ہے تمہارا بہت دور ہے جب لکھنؤ تم آتی ہو تمہیں کتنا ٹائم لگتا کتنا مطلب وقت لگ جاتا ہے راستے میں پانچ گھنٹے
ہوں
ہاں تو تین چار سو کلو میٹر دور ہے
ہاں جینس ہے
تین سو ہے ہاں بتاؤ اچھی خاصی دوری ہے
ارے بیٹھیے بیٹھیے بولو جا
ہاں بس سے آتی ہوگی کہ ٹرین سے کیسے آتی
ٹرین سے آتے ہیں
ہاں ٹرین سے تین گھنٹے لگتے تو مت لو بہت ٹرین تو بہت تیز چلتی ہے
ارے روک روک نہیں جاتا ہے کبھی
ہاں ہاں یہ تو ہے بیچ بیچ میں رکتی بھی اور کہو ایسے روک جائے تو کہو جلدی چلے ہی نا کچھ ہو جائے کچھ ہے ہاں اور ایک بار ہم لوگ گئے تھے نوئیڈا ان کے بڑے بھائی رہے تھے وہاں بہن جب وہاں پہنچنے والے تھے تب ٹرین رک گئی پتا نہیں کیا ہوا تھا بہت دیر رکی رہی ہے وہ بھائی بار بار فون کر رہے ہاں ہاں کہ جو ہے کبھار ہم لوگ کا ہے تو بالکل پاس لیکن اب بھائی وہ ٹرین سے تھوڑی دوری رہ گئی ہے اب کیا کرا جائے آ آ ہی نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ آ ہی نہیں پا رہے ہیں چلو پھر ٹھیک ہے پھر کریں گے کل پرسوں ٹھیک ہے بائے
بابۓ